وعلیکم السلام ہلو ہلو
السلام علیکم
ہلو
ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام اور بتائیے سب خیرت میں ہے
سب کہ ریت میں آپ کی آواز تھوڑی برفنگ ہو رہی ہے بھائی جان
جناب نٹ اب اب آ رہی ہے صحیح ہاں وہ گئے آھی وغیرہ بھی آ جناب ماری
ہاں نہیں آ ہوا تو تیز چل رہی ہے لیکن آندھی تو تو نیم چھت پہ تھوڑی بک کر رہے تھ ہیں
ہ ادھر تو تھوڑا آندھی بن گیا مزاج
تو اس وجہ سے وہ نیٹ ورک تھوڑا دقت کر رہا ہے بھائی جان
ہاں ابھی بھی کر رہا ہے کیا
نہیں آب تو آواز صحی آ رہی ہے
اچھا اچ ہاں ادھر ہی کھا ہوںایے میں نی ورک ہاں بن گی جناب بس شکریہ ہ کسی اور کا ے بارٹیوں میں
کیا بات ہے مطلب جب تک تو یہ ہو جائے گی اپنے یہاں جس میں بن جائے گی ہاں وہ جے پور والے تھ لو بھی ہیں نا اپنے ان کی بھی دال باٹی کی پارٹی چل رہی ہے
ہاں جناب میں نے بھی کی تھی دن میں پھر ان کے کیا ہے آندھی آ رہی تھی جو بیٹری لوگ ہی جو جناب پھر نکھی انہوں نے
ہاں نہیں ابھی پھرھر ابھی تو آپ کی ہو ہی جائے گی ج بنا
ہاں م چل گ م ب ہاں جناب
ر یہ جا کیا بٹٹی شییکریےا اچھا تبھی انہوں نے نہیں کیا وہ جناب کی بھی باقی چل رہی تھی ابھی
ہاں ہاں ابھی تو پٹے سےک رہے ہیں
اچھا اچھ ہاں ٹھیک ہے آپ اس کیب فری ہو جائے گی اب کل سے ہمارا نمبر رہ جائے گا پھر اور کیا ہے
ہاں ہاں صی ہے
وہ ہے نا بھائی جی جو قریب ہے نا اس کو جلدی فری ہونے دوور کیا اب ہمارے گیپ لگنے سے کیا دوریا بڑ گئی ہونا اب تک تو ہم تو فتح کرگر جادے لیکن وہ گیپ لگنے سے وہ بڑ کام وہ یا
نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی پھر آپ کا کام رہ جائے گا
کر لیں گے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے کوئی دقت نہیں اس میں کیا جا رہا ہے ایسے ایسے بھی جناب ہم نے پہلے آپ سے پہلے کی اس کا کوئی فائدہ ہمیں ملا نہیں ہماریے بات آپ لوگوں نے کی آپ کے تو سب رقم آ چکی یہ تھاپ ی وہ وہااد ہے
ہاں نہیں صحیح ہے اور کھانا ہونا ہو گیا
ہاں ہمارا تو ہو گیا ہم تو آھ بجے تک پھرری ہو جاتے جلدی اب کی ک سار آنے لگی ایک دو دن سے چ
ہاں کیا ہے تھوڑا بارش ساری بھی آگئی تو اس وجہ سے
پھر ہمارا بھی کیا یہاں پہ نا تھوڑا آؤٹ سائڈ ہے باہر ادھر سے کیا پ زیادہ دو چار سو کلو میٹر بعد تو پھر ختم ہی ہواتا ہے
ہاں ہاں نہیں صحیح ہے پھر ہاں وہ رہتا ہی پھر ابے گاؤں میں تو رہتا ہے ہمارے وہاں گاؤں میں بھی آتی ہے بہت ساری
وہاں سے سٹی میں اندر بھی آتی ہے تو پھر ہمارے
ہاں نہیں اور وہاں گاؤں ہمارے گاؤں
اچھا اچھاچھ ہاں آپ کے تو اد گیا جس پا سے تلاو آ گیاا اد ختم ہو تو تھی پلے بسھی ہاں تو ایسے ہی ادھر تھا تھوڑے مطلب آپ کے تو جس بات ہی تھا ہماراری جس بات تو نہیں لیکن تھوڑے بہت آگے چلنے کے بعد ادھر بھی گ فنش ہو جات ہے پھر وہ
ہوں ہ چار ہمارے پیچھے چار گلیوں کے بادیکھے تھ پھر
پاچویں
ایک دم صاف ہو گیا لوٹ لوٹ کر کے نہیں ابھی نہیں ابھی ابھی نہیں ابھی اب تو ہو گیا صاحب کیک وہاں جن کا پلاٹ ن ا انہوں نے پلانگ کر دی ج نناب وہاں پہ
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا
اپ ہے وہاں پھر بھی ایک دو مطلب پیڑ پودے اگ رہے وہ دکڑی بوڑ
نہیں ان سے تو فرق نہیں پڑتا اورھر ان سے کیا پیڑوں سے تو اچھی
ہ نہیں باقی جب ابھی تو کیا ہے وہ نگر پالکا نے کنٹینر رکھوا دیا کچرے کے لیے تو
وہ اچھا ہےنا پہلے وہاں پہلے اس میں گیا ہے وہ پانی بھر تدا
ہ ہ بالکل بالکل جناب آب تو وہاں کچرا وچرا ڈالنے نہیں دیتے وہ مکان جنن کا پلاٹ ہے
ار بستی تو اب کر بہت لڑنی نکلے گی آپ کے تو ادھر تو اس میں دھیرے دھیرے پھیلتا ہی جا رہا ہے ادھر بھی
سر اب تو بہت بڑ ہو گیا جناب اب تو دھیرے دھیرے آگے اب تو اس میں چوراہے بھی بن گیا مطلب اچھے اچھے ساری کرن طرف بڑ رہا ہے
سنڈے سےئی فرقوڑی پڑتا ہوا
نہیں نہیں جناب
ہاں ہاں کیکاں ہاں وہاں تو اپنی چوائس سے تعمیل کرنے جاتے نا اپ وہاں تو
نہیں نہیں جناب وہ تو کوئی جیسے تہوار مان لو جیسے دیوالی ہولی اس میں ضرور رہتا ہے جناب اس اس میں بھی جناب ایسا نہیں ہے کہ دس دس دن تو
نہیں ا تو چوئس کے کوڈنگ ہے پ نہیں جس مالو گھر پہ جانا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے
ہاں ہاں وہ تو وہ تو وہ تو چوائس کی اکارڈنگ ہے باقی جو اگر اس کی سامنے والے کی طرف سے اس کطب کے مالک کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ گوپ میں پہلے ایک دن سوچت کرتا ہے یہ کلہ اوکاش رہے گا
اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں وہ تو کوئی کا
چپکا دیتا ہے کہ کل ٹمورو از ہوالڈے
لیکن وہ کوئی وشیش تو اس پہ رہتا پرستتی پہ جیے عید وغیرہ آ ج تو اس پہ دو دن کر لیانہ نے بند
بالکل بالکل جناب ا تیوار پئی
بانناے انن بھائی جان سے بولا کرو جلائی میں پیپر آ رہا تھا س کو ڈسٹرب
آپ میں تو بولتا ہوں جناب ابھی یہی جان ہے اب بائک
کیکہ آج کل کیا بائی جان چھ بجے کے بعد تو واپس نہیں جاتے وہی ہے ہر مہین بچ ہے ایک
یہ ہی بجائے ارب جناب اس میں کیا ہے تھوڑا سلیبس بھی الگ ہی ہے مطلب یہ کیا ہے جیسے ابھی دوسرے پیپر تو ہوتے رہتے ہیں تو ان کو پرریویس ایئر بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہ پیپر تو ایسے آتا ہے جیسے ابھی تو دوسری ویکینسی ہے پورے
ہاں تو پھر بعد میں پ ان کو ار اس کےج سے ڈسٹرب ہوا تو وہی جیسے پہل ان کا جو روٹین تھا نا آٹ بجے آتے تھے تب بھی اس کے بع اپن ایک گھٹہ ڈیلی دیں گے تو بھی ہو جائے گا
بالکل بالکل جناب ہاں وہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہی لگے رہو
ہاں کیونکہ میں تو ٹیمپری اپن جے آٹھ بجے بعد آتے تو ابھی تو کھا بناتے ہیں اپنے ایک گھٹہ آرام سے ہو سکتا ہے اس میں اب میں دو تین دن سے ان کو دیکتا ہوں گ جو بات واقستی جاتی ہے ہیں جناب
تو دان منگو رہی ن گ
بالکل دھیان ہے مہ بگ رہا ہے کا بھی ادھر سے
ہاں وہی اور کیا ہے
ص وہ بھی نہیں ہو پا رہا اتنا
اچھا بیچ میں تو بھی چھ بجے جان لگے تھ نا کوئیفان آپ جا
ہاں نہیں چھ بجے تو کہاں گئے نہیں ابھی ابھی تک میرے ح سااب چ
اس آئےا اسم تو بول رہے میں آج صبح چھ بجے جاتا ہوں دس بجے تک آ جا ہوں
ہاں بتائیے جناب
کیا کریں گے پ ایسے تو اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا نہیں ابھی ہمارے جو تھے نا ج ہم رکے تھے ہیں تو وہ تو
اچھا اچھا نہیں بالکل صبح صبح کا ٹائم چے تجناب
ہاں تو اب وہ کیا ہے جسے صبح چھ بجے جتا ہے ن آتا ہے بارہ بجے پھر دو گھنٹے کا گیپ رہے گا دو بجے واپس جائے گا رات کے دس بجے آئے گ سر
بالکل جناب ابھی بھی میں پہلے ہی جاتا تھا اور اپنے کیا نام ہے گ امتحان کے سمے تو یہی تیر روٹیین سوبت چھ سات بجے تک نکل جاؤں آرام سے پھر گیارہ بجے آا تھا کھانا بناتا تھا تھوڑا ریسٹ کر کے ایک بجے واپس نکل جاتا تھا پھر شام کو پانچ بجے چائے پین پتا د پھر شام کو وہی کانا بنایا پھر شام کو پھر واپس سے لائبریری پھر کیا نام ہے دس بجے تک آتا تھا
ہاں دس ہاں وہی دس ساھا دس گیارہ بجے تک آرام سے آؤ گیا اس سے پھر اچھی تعیل ہو جات ہے اب اب یہ بارہیسے چھ گھنٹے بیٹھے بن اس بیچ بھی بیچ میں وہاں پ جاتی ہوں چاہ پانی کے لیے
بالکل جناب پھر اس میں ٹائم جاتا ہے کیونکہ
ہاں وہی ہو اور کیا ہے پھر کیونکہ کوئی بھی ہے نا تین چار گھنے سے ز دٹ نہیں پاتا تو تھوڑا پندرہ بیس منٹ کا گیپ تو دینا ہی پڑتا
ہاں وہ تو ایسے پانچ پانچ میں اگر نبٹ پؤ دو پان منٹ تھوڑا باہر ہی ٹہلو وہیں وہاں سیٹ دے دھی ہے باہار وہیں بیٹھ جاؤ تھوڑا ہ آرام سے ہاں دو خود ابھی مطلب جیسے ابھی ایک بجے بیٹھوں گا نا تو وہی مطلب شام کو چار پانچ بجے تک تو بیٹھا ہی رہوں گا ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں اٹھ جاؤں
ہاں پہ ڈلی والوں کو ویسا ہی رہتا اب جس دن میں گیا تھا میں گیا تھا ساھے سات یع پنے آھج میں بیٹھ گئے تو میں اٹا تھا وہاں سے گیارہ بجے اب میں پچٹے تینس گھنٹے بیٹھ گیا تو آپوگوں تو ڈیلی جاتے ہو تو تو روٹین کے بورڈنگ ایسے بھی پھر ہو جاتی تین چار گھنے آرام سے
آواز کٹ رہی ہے جناب آپ جی
وہ ہے نیٹ ورک کی وجہ سے ہی کٹ رہی ہوگی جناب ایسے ہونے والی ہے دو منٹ کی وجہ جس میں یہ تو ہونے والی ہے پھر آپ کھانا وانا کھانے کے بعد خود ج تو میں ادھر سے کر لوںا اھر کریں گے کیونکب مسم آپ خراب ہو رہا نایٹوں کی د
ہاں ہاں دیکھ لینا میں ابھی اس کے بعد میسج کر دینا آپ
ہاں نہیں آپ کھانا کھا ہو ن پہلے ابھی تو اس کے بعد تو کھانا کھانے کے بعد آپ م سے ڈال دینا میرے کو ایک بار تب اس ٹائم کر کے دیکھ لیں گے اگر چلے گی تو ٹھیک ہےنا کتل کے نہیں
ہاں ہاں جناب ہمارے بھی مجھے لگتا ہے کھانا پک گیا
ب تو بس کیا ڈاقی ا اس کے بعد پھر ہمارا نمبر لے لیں گے توائی جان بل لے اچسا تن بھائی جان گے ان کی کیا لگے جانگی بھی کر سکتے ہو کہ سبھی نمبر اوپن ہو گیا آج
اچھا اچھا ہاں بڑھیا ہے ا تو کوئی دقت نہیں ہے
ہاں تو اس سے کیا ہے آپشن ب جیں ابڑ و کے
ہوں ہوں
ارے اور تو کوئی ہے بھی نہیں س د نا
ہاں ابھی تو نہیں ہے اورد نہیں ہے
اور دوستوں کو تو دلایا تھا کسی کو
نہیں نہیں ند ل
اچھا اچھا اچھچ تو یہ بھائی جہاں اور سے بھی کرتے ہیں کسی سے نہیں کرتا ہے
نہیں اور سے تو نہیں کرتے وہ آپ کے متر وغیرہ سے ضرور کی ہوگی انہوں نے نریندر بھیا وغیرہ سے
اچھا اچھا میرے کو تو ایک کوئی تھاج گروپ میں سے دو دونوں نے بولا کہ بھائی جان ہماری کرا دو گی کیا کر لو میں نے کہ ار آج تھٹ ہوئے بہت دنوں بع تم بھی لو م میں کہ یار اب اپنے تو کیا جیسے اپن تو کیا ملتے جلتے رہتے ہیں نا تو اپنے تو کیا دقت نہیں رہتے کوئی نیو پرسن رہتا ہے نا ٹاپک سلیکٹ کرنا پڑتا ہے
بالکل بالکل ہاں وہ صحیح ہے ب اس کو تال بٹانے میں بھی تھوڑا
ہاں پروابلم ہوتی ہے توبھی ان سے تو کہ گ ایکٹ لے لیتے ہیں اس ٹاپک بھی پ کر لیتے ہیں تو نکل جا ہے پھر حساب سے وہ
کسی کی کروانی ہو تو بتا دینا آپ کیونکہ میری تو ہی جائے گی ا بھی ہاں اس کی اس کی تین تین بائکی ہے جناب تین تو ہو گئی
ہاں تو تین کل کلنڈے ہے اس نے وہ بھی بول رہا تھا کلنڈے ہو تو میں پورے دن پھرری ہو میںے دسے ایک نکالاینا مط کہ میں بول دوں گا ایک دو جنوں سے نکال لینا تو ہاں ایک وہ اپنے نریندر بھائی جانے ہوں گے م چھجوا لے رہے ہیں تو ان کی کروا دیں گے اور میری ہی باقی ہے
ہاں ہاں آپ کی بریی ابھی تو بات ہے
ہاں تو میں ہو گیا برجیش ہو گیا س جی اس کے بھی اس کا تو جو اوپن ہیگ ہوا ہے
ہاں انہوں نے آٹھ بجے کے بولا تھا کہ صبح کیا تھا میں نے ان کے کال کیا میرے کیا ہے صبح بچے رو رہے ہیں جو
رات کو آٹھ بجے سے ایک بجے تک ایک تو بہت بارش زیادہ چل جائے گی
ہاں جو بول رہے کہ میں نے کہس وہ بچے رو رہے جو آواز آئے گی
دن میں تو وہ ڈسٹرب ہی رہتا ہے جہاں تر نا ٹھیک ہے چلو کھانا کھا لو پھر میں سے ڈالا ہے نا خدا حافظ خدا حافظ